ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں
اتنے دنوں بعد نظر آئی گرمیاں کی چھٹیاں کیسی گزار رہی ہے تمہاری
میں بالکل ٹھیک ہوں بس یار گارمی نے تو حال بحال کے کیا ہوا ہے اس لیے باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا میری چھٹیاں تو بس گھر میں آرام کرتے اور سیزنس دیکھتے ہی گزر رہی ہے تم بتاؤ تمہارا کیا پلان ہے
میری بھی تقریبا یہی میرا بھی تقریبا یہی حال ہے دوپہر میں تو اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ کمرے سے نکلنے کا دل نہیں کرتا لیکن میں نے سوچا ہے کہ اس بعد چھٹیوں کو صرف سونے میں سونے میں زیادہ ضائع نہیں کروں گی میں ایک آن لائن کورس کر رہی ہوں اور ساتھ میں کوکنگ اور بیکنگ بھی سیکھ رہی ہوں کل ہی میں نے گھر پر پیزا بنانے کی کوشش کی تھی
واہ یہ تو بہت زبردست بات ہے ویسے گھر کا بنا ہوا پیزا تو مجھے بھی بہت پسند ہے اگلی بار بناؤ تو مجھے ضرور چاکھانا میں تو صبح دیر سے اٹھتی ہوں پھر امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں تھوڑی مدد کروا دیتی ہوں اور شام کو جب موسم تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو چھت پر چلی جاتی ہوں
ہاں بالکل اگلی بار تمہیں ضرور بلاؤں گی ویسے چھت پر شام کی ہوا کا اپنا ہی مزہ ہے لیکن کیا تمہیں تمہارا کہیں باہر گھومنے کا گھومنے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے جیسے کسی ہل اسٹیشن وغیرہ
پروگرام تو بن رہا ہے ابو کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے سب کزن کے ساتھ مری چلتے ہیں تاکہ اس شدید گرمی سے چند دن سکون ملے اگر یہ ٹرپ فائنل ہو گیا تو بہت مزہ آئے گا تم تم کہیں نہیں جا رہی
میرا تو فی الحال کہیں باہر جانے کا پلان نہیں ہے کیونکہ اگلے مہینے میرے کچھ کلاسز اور اگزامس وغیرہ بھی شروع ہونے والے ہیں تو مجھے ان کی تیاری بھی کرنی ہے بس میں نے گھر پہ چک کر لگے گا وہاں سب کزن جمع ہو رہے ہیں
چلو نانی کا گھر بھی تو کسی پکنک سے کم نہیں ہوتا وہاں بھی خوب رونق ہوگی اور پڑھائی کی فکر ابھی سے مت کرو چھٹیاں ہیں تھوڑا تو انجوائے کرو
ہاں صحیح کہا تم نے اور بتاؤ
بس ٹھیک آج کل ایک بہت اچھی خبر ہے ہمارے ا میری ٹرپ فائنل ہو گیا ہے ہم پرسوں صبح نکل رہے ہیں
اچھا صحیح ہے
ہاں یار بس تھوڑی بہت پیکنگ چل رہی ہے سنو میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جاتے ہوئے راستے کے لیے کچھ سنیکس رکھ لوں تم نے کل بتایا تھا نا کہ تم بیکنگ سیکھ رہی ہو اور پیزا بھی بنایا تھا کیا تم مجھے کچھ ایسی چیز کی ریسیپی بتا بتا سکتی ہو جو سفر میں خراب نہ ہو اور جلدی بن جائے
ہاں تم نیوڈلس بنا سکتی ہو
ہاں پلیز نیوڈل ضرور شیئر کرنا ان کی ریسیپی باقی چپس اور بسکٹس تو ہم راستے سے بھی لے لیں گے ویسے تمہارا کیا چل رہا ہے وائی واہ کی تیاری شروع کی یا ابھی نانی کے گھر جانے کا سین چل رہا ہے
ابھی میں نے وائی واہ کی تیاری نہیں کی ابھی تو میں نانی کے گھر میں ہی ہوں
ٹھیک تم ویسے بہت ز ضمیر درکار اور پڑا کو بچی ہو
پڑھائی سب کچھ ہے
تھوڑا بہت پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن نانی کے گھر کا چکر سب بھول مت جانا وہاں خوب مزے کرنا
ہاں ضرور
ہاں تو بس باتیں کھا کھانے اور ہلہ گلا ہی ہوگا
ہاں چھٹیوں ہاں چھٹیوں کے آخری دو ہفتوں میں ہم سب نانی کے گھر ہی جائیں گے وہاں ساری کزنس آ تے ہے تو بہت مزہ آتا ہے تم تمہیں ہم لوگ اا اگلے مہی ہاں صحیح ہے
ٹھیک ہے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں بس تم سیف جا اور اینجائے کرو
ہاں تمہیں بھی تو ہاں تمہیں بھی تو جانا ہے تم کب جاؤ گی وہاں
ہماری بھی بس پیکنگ چل رہی ہے
اچھا ویسے میں نے سوچا تھا کہ ہم ہوم ورک کے علاوہ روز بیڈمنٹن کھیلیں گے ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں گرمی میں دن بھر گھر بیٹھ کر بور ہو جائیں گے
سچ میں بور تو بہت ہو جائیں گے یہ تم نے اچھی بات کہی
ہاں اور سب سے پہلے تمہیں ہی ٹیسٹ کرواؤں گی اور تم مجھے کوڈنگ کے بیسس سکھا دینا
ہاں اچھا چھٹیاں اتنی جلدی گزر جاتی ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا
وہ تو ہے
کل ایک دن آرام کروں گی پھر پرسوں ملتے ہیں میں تمہارے لیے مری سے پیارا سا ہینڈ میڈ گفٹ اور وہاں کی مشہور سویٹس بھی لائی ہوں
ضرور مجھے کھلانا وہ
پھر پرسوں تمہارے گھر ملتے ہیں میں تمہیں ساری پکس بھی دکھاؤں گی اور مزے دار قصہ بھی سناؤں گی
ہاں مجھے ضرور آنا میرے گھر میں تمہارا انتظار کروں گی
میں راستے میں بس یہی سوچ رہی کہ تھی کہ گرمی کی چھٹی سچ میں کتنی عجیب چیز ہے نا شروع ہونے سے پہلے کتنے پلانس ہوتے ہیں اور جب ختم ہونے لگتی ہے تو لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں
ہاں صحیح کہا تم نے
اور نہیں تو کیا لیکن سچ کہوں تو یہ جو گرمی کہ چھٹیاں چھٹیوں کا ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ ملتا ہے نا یہ پورے سال کی تھکان اتار دیتا ہے صبح جلدی اٹھنے کا ڈر نہیں الارم کا سکون اور اسکول یا کالج کہ اسائنمنٹس کی ٹینشن سے تھوڑی دیر کی راحت
ہاں اور صبح سکون کی نیند بھی سو پاتے ہیں لییر تک
صحیح بات ہے دوستوں کے ساتھ شام کو چھت پر بیٹھنا اور گرمیوں میں تو ٹھنڈے ٹھنڈے آم کھانا یہ سب گرمی کی چھٹیوں کی ہی تو سہاگت ہے ویسے اب جب چھٹیاں ختم ہونے میں صرف چاند دن بچے ہیں تو میں ڈر نہیں لگ رہا
ڈر تو لگ رہا ہے وہی پھر سے باغ دب صبح جلدی اٹھنا جانا
ہاں یہ تو ہے اب جلدی سے وہ گفٹ میں تمہیں تمہارے لیے بھی بیچتی ہوں جو میں مریض سے لائی تھی
ضرور بھیچنا
اور باقی بتاؤ
اور ہمیں گرمیوں میں لسی پینی چاہیے لسی کا ذکر کیا تو یاد آئے کہ ہم دوپہر کے بعد لسیب بنا کے پیتے ہیں اور نیمبو پانی بھی بنا کر پیتے ہیں
میں نے تمہاری اممی سے سنا تھا کہ تم نے چاکلیٹ فاج براؤنیز بنائی ہے اور تم نے تو مجھے دی ہی نہیں مجھے چا کھائی ہی نہیں
سوچا تھا تو میں بلاؤں لیکن پھر اس وقت رات ہو چکی تھی تو اس لئیے تمہارے لیے ضرور بناؤں گی اگلی بار دے دوں گی تمہیں
یار ایک بات بتاؤ میں نے تو ابھی تک خود بیگ کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہے جب بھی سوچ کیونکہ رجسٹر کر لوں دل کہتا ہے یار چھٹیاں ہیں کال کروں گی لیکن آپ تھوڑا کام شرو کرنا ہی پڑے گا ورنہ ٹیچرس نے کلاس سے باہر کھڑا کر دینا ہے
ہاں
تمہاری بیکنگ نانی کے گھر کا لگڈو ٹورنامنٹ میری مری کا رپ اور یہ ڈھیر ساری بات ہے یہ چھٹیاں ہمیشہ یاد رہیں گی
ہاں مجھے بھی ہمیشہ یہ چھٹیاں یاد رہے گی
تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ا میں جب مری گئی تھی وہاں مجھے بہت مزہ آیا تھا اور جو میں تمہارے لیے گفٹ بھی لائی تھی وہ بھی بڑے مزے کا تھا
ہاں
میں گروپ پر سب کو میسج کرتی ہوں کل شام کو سب ملتے ہیں ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور اس بار گرمیوں کی چھٹیوں کو ایک زبردست گڈ بائی کہیں گے
ہاں ضرور مزہ آئے گا ہم بہت کھیل بھی کھیلیں گے
ہاں اور لوڈو تو میں تمہارے ساتھ بالکل کھیلوں گی
ہاں اور بیڈمنٹن بھی
صحیح بات ہے لیکن آج کا موسم بھی تھوڑا مہربان ہے شام کو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ویسے سب کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سب پر چھٹیوں کا آخری ہفتہ باری گزر رہا ہے سب کے چہروں پر ادھوری اسائنمنٹس کا ڈر صاف نظر آ رہا ہے
ہاں ادھوری ایسائنمنٹس کا سات سبمٹ ڈر آرہا ہے
یار یہی تو ہمارا پرانا طا طریقہ ہے چھٹیوں کا کام آخری رات کو جا کر کرنے کا اپنا ہی ایک تھریل ہوتا ہے لیکن سچ کہوں تو کل جب کالج کا پہلا دن ہوگا تو دکھ تو ہوگا کہ چھٹیاں گتم ختم ہو گئی پر تم سب سے روز ملنے کی خوشی بھی ہوگی
ہاں وہ تو ہے
اگلے ہفتے کے درمیان سے شروع ہو جائیں گے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج کہ شام فل انجوائے کروں اور کل سے سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف بکس کے ساتھ دوستی کر لوں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ